السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال چال بھائی جان
سب اورے بھائی جان کیا ہے آپ اپنا بتائے کیا حال چال
ہ چال میرا یہ بہت بڑیا ہے بھائی جان اور بتائیے بھ جن کیسے کیسیے یاد کیے ہے بھائی جان
بھائی ج آج کال موسم بہت حسین بہت صبح نالا بہت بڑھیا موسم ہے آئے تھے چھت پہ دیکھیے موسم اتنا شاندار موسم اتنا اچا اچھا ہو بڑ رہا ہے کہ دن بھر کا گرمی تھکان آدمی کہاں بھول گیا پتا ہی نہیں
چلا ہے
تو وہی تھوڑا شانتی سے بیٹھے ہیں تو یاد پڑ رہا ہے کہ بھائی جیسے بات کی ہوئے بہت یہ چار دن ہوگا سوچے تھوڑا یاد کیا جائے بھائی جا کیا حال چال ہے طبیتبیعت ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں بھائی ج تو یہ صافائی یاد نہیں کر وہ تو بورے پر آ گئے ہیں تو وہی سوچے ہم بھی یاد کر لے کون بولیے بھائی
ہاں جی بھائی جان تھوڑا کیا بت ہے بھائی جان تھوڑا پڑھائی لکھے تھوڑا بزی ہے اس لیے تھوڑا ٹائم ہم نہیں مل پا رہا ہے آپ تو جان رہے ہیں بھائی ج ہمی سال انٹر کا ایگزام آنے والا ہے وہیرگزام کے تھرا پڑے ہوئے ہیں تھوڑا پھر میں ایزام پ تھوڑا تیاری کر رہے ہے تھوڑا زیادہ تھ رہا ہے سوزامام کو تھوڑا تیاری ویاری کر لیں گے تھوڑا بڑھیا تھوا نمبر ومبر آئے گا تو ٹھیک رہے گا کاسے کہ تھوڑا بڑھیا نمبر رہے گا آگے چل کے تھا کالج تھا بڑھیا بھیل گا آگے چل کےڑ مٹ س ہو پائے گا اسی لیے ہم تھوڑا پڑھائی پہ زیادہ دھیان دیے گئے کلاس ولاس زیادہ کر رہے تھا ایکسٹرا کلاس ولاس کر رہے تھوڑا صبح شام کے ایک دم پڑائی میں لگے رہے جانیے رہے ہیں بائی ج تھا سائنس لیے تو سائنس تھوڑاھاری ہوبے کرتا تھوڑا سائنس تھوڑا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے اسی لیے تھوڑا زیادہ محنت کرتے ہیں تھوڑ پڑھائی لکھائی میں تھوڑاگے ہوئے ہیں اس لیے تھوڑا ٹائم نہیں مل پتا ہے اس کے طرف بہت بات چیت کہاں کسی سے بات چیت ہو پا رہا ہے بھائی جی کہ بہت دن ہو گیا کسی سے بات چیت کیے ہوئے جلدی بات چیت نہیں ہو پاتا ہے کسی سے
تو اور بتائیے بھائی جان کھانا پینا سب ہو گیا کیا کیا کھائےیں ہیں بھائی جان کھانا پینا میں تھڑا ہمیں تو بتائیے کہ کیا کیا ہوا ہے کھانا پینا آج
بھائی آج کا کھانا بہت شاندار کھانا تھا آج کا موسم اتنا اچھا تھا کہ گھر کے لوگ لگا ہے جیت کرنے کے نہیں یا گھر پہ کھانا نہیں بنے گا باہر جا کے سب کچھ کھائے گا تو گ تو لوگ ہمارے یہاں ایک گرین کر کے ہوٹل ہے گرین پارک ہوٹل وہ ایک دم مطلب کھلا جگہ میں کھلاتا ہے مطلب نہیں ہوتا ہے ایک دم پارک کی طرح ہے اس میں بیٹھا کے ٹیبل لگا اس میں کھلاتا ہے اس میں گئے لوگ چکن کباب کا آرڈر دیے لوگ مٹن کباب اور یہ لوگ بہت شاندار بناتا ہوا بہت لججیا ط لجواب ہوتا ہے وہ بہت بت بہت سوادشٹ بناتا ہے وہ آپ تو وائی گلو وائی اورا کل وہ کھ لو اس مٹن بریانی کھ لو کچھ لو کچھ لوگ جو جو جس تو اس کو مگ کیا سب کھاائے ہے لوگ ہم تو چکن اور مٹن کباب دونوں کھائے ہیں وہاں سے تھوڑا بوجا وجا کھائےلو وہاں سے کاؤ ٹھنڈا ونڈا پیے ہلو وہاں سے نکل ل تو ہمیں گھر کے بغل میں ایک مرین ڈرائیو پڑتا ہے مینڈرائی ندی کا کنارہ ہے سمندر سمندر کا کنارہ وہاں پہ جا کے وہاں پہ ٹہلے ہلو بہت شاندار آج کے سمے بھی تھا آج کا موسم اتنا حسین ہے اتنا زیادہ حسین ہے کہ ہم بیڑ بار کا پڑھائی لکھائی سب مائنڈ اتنا فریش ہو گیا ابھی جائیں گے تو آپ سے بات کرنے کے بعد جائیں گے تو نیچے جا کے پھر دو گھنٹہ میتھ پڑیں گے کہ اتنا تھکان اکان تھا سب ختم ہو گیا ہے تھوڑا یہ موسم چلتا ہے آج کل موسم بہت میں شاندار بہت زیادہ شاندار موسم ہے ایسا موسم ہمیشہ ہونا چاہیے پتا نا اب دوبارہ کب آئے گا ایسا موسم ہوگا نہیں ہوگا آسمان میں کبھی بادل آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے ہا کبھی تیز ہوڑ رہا ہے کبھی سلو بڑ رہا ہے بڑ رہا ہے ل بہت اچھا لگ رہا ہے ہو بولیے بھائی جان آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے وہاں کا موسم ہمارے ایسا ہے یا وہاں پ گرمی پڑ رہا ہے
بھائی جان کیا ہی بتایا آپ کو موسم کے بارے میں آج تو موسم بہت الگ الگ رنگ دکھا رہے ہیں آج کل تو موسم بہت ہی من بھاوک ہے من کو پورا ہرنے والا موسم ہے بھائی جان چج م نوہر لگ رہا ہے یہ یہ سب من کو بارا آج موسم ہے یہ مطلب صبح سے تو آج بہت زیادہ گرمی تھا بھائی جان مطلب آج صبح ہمٹھ ٹھے ہیں اٹنے اٹنے کے بعد جیسے نو بجے مطلب آٹھ جہ سے سجھیے بھائی جان آٹھ نو بجے سے پورا تیز دھوپ ہے پورا تیز دھوپ سب کے ساتھ میں گرمی بھی بہت زیادہ تھا ایک دم گرمی پڑ رہا تھا بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا بھائی جان کی پورا دہ جلا دے گا ایک دم گرمی اتنا زیادہ گرمی ارمی پڑ رہا تھا سب تو ہم تو سوچے کہ آج دن میں بہت زیادہ گرمی پڑنے والا ہے آج تو دھوپ سے حالت خراب رہے گا تو ہم کو تو لگایا کیا دن میں گ بھی رہے گا خوب زیادہ رہ گا دھوپ پپ سے پورا حالت خراب ہو جائے گا آج ہم لوگ کا تو دیکے ہیں بھائی جان کی دھوپ بھی ایک دم نو بجائے تو اور تیز ہو گیا دس بجائے اور تیز ہو گیا یہ گاڑ بارہ بجا تو اتنا تیز ہو گیا بھائی ج دھوپ میں آنا جانا پورا مشکل ہو گیا لگ رہا تھا جیسے پورا دییہ جلا دے گا پھر بارہ ایک بجے کے بع بانیے ایک بجے کے بع سے تھوڑا موسم بدلا ہے تھوڑا بارش وورش پ تھوڑا جیسا موسم بنایا ہے تھوڑا بارش کے جیسا موسم بنایا ہے بارہ بجے کے ایک بجے کے بعد تو بہت بار موسم بادل ادل گھیرا ا رہا ہے بائی جن ایسا لگا جیسے بارش وورش ہوگا بادل بہت زیادہ مرا رہے تھے اوپر آکاش میں ایک دم کاال کاال بادل بن گئے تھ پورا پورا چاروں طرف آکار سے گھومنے تھے لگ رہا تھا جیسے کہ اب بارش جائے گا اور بارش آئے گا تھوڑا تو بیچ ویچ میں تھوا ہا پ پانی بھی چلا ہے بہت تیز ہا وا بھی آیا ہے تھرا طوفان وفان کے جیسا طرح دھول مٹی اڑاتے ہوئے ایک دم دور سے آیا پورا ہا ہا میں بہت کچھ ا دھییا رہتا سارا کچھ جو بھی ہلکا ہلکا چیز تھاا سب ہاا دھول سے تو پورا ہم لوگ کا دیہ بھر دیا ہے بھائی جان اتنا زیادہ دھول ال رہا تھا ایک بجے کے بد وہی موسم ووسم بنایا تھا اور بارش سے اس کا دھول دھول ا رہا تھا ات آندھی اندھی طوفان وفان آیا ہے لیکن کچ فرق نہیں پڑا ہے بھائی جان پھر جیو کاتے ہو گیا پھر بادل بھاگ گی بادل گائےب گ ہو گئے پھر بادل گائے ہونے کے بعد کیا ہوا ہے بھائی جان پھر آ گیا ہے دھوپ تیز دھوپ آ گیا ہے ایک دم میسال وغیرتا جیسے کہ پورا ایک دم دھوپ کی وجہ سے تو د پورے دیر جل جائے گا بھائی جان دھوپ اتنا زیادہ آ گیا ہے تو پھر کا ہوا ہے بھجن کہ شام ہوا ہے تو پھر شام میں بھی اسی طرح دھوپ اپ تھا دھوپ اپ گائے بھی نہیں ہوا ہے بھجن پھر بارش کا موسم تھا تو ہٹ گیا
پھر رات کو آئے ہیں تو رات کو گھر اور آئے ہیں بھائی جن تھوڑا کھانا وانا کھا پی لیے تھوڑا پینے کھے ونے کے بد تھوڑا وہ چھت
اور تو بیٹھے ہیں تو وہی تھوا ترریگن دیکھے ہیں تو ترریگن تو بہت زیادہ تھا لیکن موسم جو اچھا موسم توا ایک دم ٹنڈیلا کر لیا تھا ٹھنڈا موسم ہو گیا تھا ہوا وا بہ رہا تھا ترگا نگا ہوا تھا لیکن بارش کا تو آثار نہیں لگ رہا تھا بارش نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے ہوگا اور ایک ریلیٹیو بھی آئے رشتے دار کے یہاں بات چیت کیے تو بات چیت کر ہی رہے تھے تو وہی لوگ بات چیت کر رہے تھے تب تک ادھر سے بولی ہے آب آجائے بولا ہے ادھر سے لوگ کہ یہاں بارش آ رہا ہے وہاں دھیرے دھیرے وہاں بارش آتے ہے تھے وہاں کا لائٹ کٹ گیا لائٹ کٹنے کے بد بھائی جان پورا ایک دم بارش تیز ہونے لگا ہے وہی پورا ایک دم پیٹ پیٹ کے بارش وہاں تیز ہونے لگا ہے ایک دم خوب زیادہ بارش ہونےگا ہے تیز میں تو اتناا تیز بارش ہوا ہے تو اس کے بعد پھر ہم آئے دیکھے اپنے چھوت پہ تھے ہم وہی چھت پہ تھے تو دیکھے کہ میرے یہاں بھی پورا بادل ایک دم کال کالا بادل پورا گھیر لیا ٹریگن جو تھا وہ سب چھپ گیا بادل کے پیچھے بادل پورا گھیرے ہوئے ہے ایک دم ہا چل رہا ہے خوب تیز ابھی بھی ہم چتی ا بھائی جان دیکھ رہے ہو ابھی کیا پورا ہا ایک دم تیز میں چل رہا ہے بادل ایک دم ادھر ادھر پورا گرد رہے ہیں بجلی بھی تھوڑا گرد گرد رہا ہے ادھر ادھر ابھی تو حالانکہ بارش و صبح نہیں ہے لیکن بارش کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کیسے کہ بادل ایک دم گرج رہا ہے ادھر ادھر چل پھر رہا ہے کال کال بادل بھی آسمان میں دکھ رہا ہے چندنا واما بھی دکھائی اکھائی نہیں دے رہے بھائی جان بارش کسی بھی وقت آ سکتا ہے بھائی جان اس میں کوئی گرانٹی نہیں ہے کہ کب آئے گا بارش اس میں بارش کسی بھی وقت آ بھ یہاں کیا لگ رہا ہے آپ کے یہاں بارش آئے گا کہ نہیں آئے گا
ہمارے یہاں بھائی جب موسم جتنا ہیوی ہوا ہے اتنا ہیوی میں بارش خرا سکتا ہے ہوا ہمارے یہاں بھی جیسا آپے یہ چل رہا ہمارے یہاں بھی بہت کبھی چل رہا کبھی دھیرا چل رہا ہے یہ ہا چل رہا ہے بادل بھی ہمارے یہاں دھیرے دھیرے پورا چیک رہا ہے دیکھیے تو موسم دیکے تو چھت پہ سونے کا من تھا لیکن پھر موسم دیکے من نہیں مان رہا ہے کہ چھت پہ سوئے یا نہ بارش کا ہو جائے گا تو دقت ہو جائے گا بھائی ج آپ سے ایک بات پوچھنا تھا آپ کا کیس آپ بنانے والے تھے کیس بڑائے تھے کیا ہوا کیسا بھی بھرا رہے ہیں یا کٹوا لیے اس کو
بھائی جان ا ہم تو کیس بڑانے والے کیا تھے بھائی جان میرا کیس بڑا بڑا تھا بڑھا چکے تھے بھائی جان بہت بڑا بڑا میرا کیس تھا لیکن کہا ہوا کہ بیچ میں تھوڑا گرمی کا دن ہے تو گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہم پھر کٹوا لیے تو ابھی تو بال چھوٹا چھٹا ہی ہے بھائی جان لیکن ابھی پھر سوچ رہے کہ پھر اب پڑھا دوبارہ اور پھر دوبارہ بڑھائے ایک برابر کیس بڑا بڑا بڑھائے تو آ بتے بائیان ہم آ پہ کیس بڑا بڑا کیسے لگتا ہے بائیجان بڑاائے کہ نہیں بڑائے بھائی جان
بھائی آپ کے پہ بڑا لانگ ہیئر بڑا کیس بہت شدار ہے اب بہت اس میں اسمارٹ دیکھتے ہیں بہت اچھا دکھائی دیتا ہے آپ کا چہرہ بھی اچھا دکھتا ہے آپ کا لک بھی بہت اٹریکٹیو دکھتا ہیں بہت اچھا دکھتا ہے اس لیے آپ کو چھٹا بال سے زیادہ آ کے بڑا بال ہی اچھا لگتا ہے تو ہم تو کہیں گے کہ آپ بڑا بال ہی رکھیے وے بھی بڑا بال سب پہ اچھا لگتا ہے اور اور بووللیے بھائی ج پڑھائی لکھائی ٹھیک چل رہا ہے یا کیسا چل رہا ہے پڑھائی لکھائی سائنس ہے تو تھوڑا کلاس ولاس پہ دھیان دیے ہیں نہیں دیے ہیں
جی بھائی جان پڑھائی لکھائی سب بڑھیا چل رہا ہے جہاں تک جیسے چل رہا پڑائی لکھائی س بڑھیا چ رہا تھوڑاڑائی تو سائس تو لیا سائنس تو بھاری ہوبے کرتا ہے تو تھوڑا وہی پڑھائی لکھائی پہ تھوڑا دھیان دیے سب بڑھیا سے دھیان دیے پڑھائی ڈائی کرتے ہیں تاکہ اچھا نمبر آئے اور بتائیے بھائی جان آپ پھائی لکھائی کیس کر رہے ہیں آ کا پڑائی لکھائی سبٹھیک چل رہا بھائی جان
بھائی مت پوچھیے ہمار پڑھائی سائنس کے چکر میں پورا ج چوکی م آٹا پیس اسے پیس رہے ہیں پڑھائی کو لے کے تھوڑا بھی سمے نہیں مل رہا ہے آدمی کو کھیلنے کودنے کا گھومنے گھامنے کا تھوڑا بھی نہیں صبح اٹھ ت ہے پھر اسکول ہے اس کے بعد پھر شام کو تین چار بیچ ہے کلاس کرتے کرتے شام رات ہو جا رہا ہے یہاں پہ کہ گرمی نہ کہے جو دن میں کلاس کرنے میں من نہیں کر رہا ہے کی کلاس سب میں ایسی لگل ہے ج آدمی یا کلاس کر کے چلا رہا ہے اب بات نہیں مانیے گا ہم گرمی کے چلتے کل جا کر ا تھی سیلو میں جا ایک گھنٹہ بیٹھک میںئےے ٹھیک ہے بھائی جار تھوڑا رکھتے ہیں تھوڑا جانا ہے تھوڑا نیچے اسے بھی پڑھائی کا سمے ہو رہا ہے
ٹھیک ہے بھائیان خدا حافظ بھائی جان
خدا پضایا